وعلیکم السلام السلام علیکم
کیا حال ہے ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں آپ
گھر میں سب کیسے ہیں بس دعا ے خیر کیا کر رہے ہو گر گرمی کا مزہ لے رہے ہو بارش کا مزہ سوری
بارش اس ٹائم تو گرمی گرمی بھی تھی دھوپ نہیں تھی ہاں
اور سنائی آپ ٹھیک اچھے سے
ہاں موسکی کو کیسے جانتے ہیں وہ میری کزن ہے نا وہ میری ممیری بہن ہے وہ میری ممیری بہن ہے
ٹھی ٹھی ٹھیک ٹھیک اور کیا کر رہے ہو آپ
ہلو بس بیٹھے ہے بچوں کی چھٹی چل رہی ہے نا اس ٹائم
ہاں کب جانا ہے اب اسکول
کب جانا ہے اسکول اب ان کو جانا ہے تھرسڈے کے دن آپ کیا کرتی ہو
میں جاب کر رہی ہوں
ہاں اچھا ہے اور
میں پڑھائی میں نے ریسینٹلی کی پڑھائی ختم تھا میں جاب کر رہی ہو
اچھا اچھا اچھا کہاں پہ جاب آ پ کرتے ہو
پ نزدیک میں ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہوں
اچھا اچھا چھا آپ کہاں پہ رہتے ہو
میں عید گاہ
اچھا عید گاہ سائیڈ سے اچھا ٹھی
ہوں
او
میں عید گاہ میں رہتی ہوں جی جی اور سنے آپ کے گھر میں کون ہیں آپ کیا کر رہے ہو آج کل ابھی کلیئر آواز آ رہی ہے نا
ہاں ہاں
اچھا آپ کے کیا کتنے ہاں ہاں یہ اسی لیے میں نے کر رہی تھی کیونکہ پرسوں سے میرے ٹاسکس خراب ہو جاتے تھے میرے سارے ٹا سکس خراب ہو گئے وہ ڈسکنیکٹ تو ہو جاتے تھے تو میں نے سوچا اب میں تھوڑا ٹائم لوں گی تو پھر آرام سے کریں گے
اچھا اچھا
ہوں
میری کازن بھی کر رہی تھی نا مصدیق کی سسٹر اس کو بھی کٹی کٹی آواز آر
میں اسی کے ساتھ کہہ رہی تھی بٹ ہمارا کچھ نہیں چلا تھا میں نے اس کو بولا پھر فائدہ نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ پانچ ٹاسکس کیے وہ سارے کھا اس میں سے مجھے لگتا ہے سارے ضائع ہو گئے پانچ منٹ بعد تو پھر ڈسکنیکٹ ہوگا
اچھا اچھا اچھا چا اس اس نے کیے تھے فر اگر آواز نہیں آئی لیکن ڈسکنیکٹ نہیں ہوا
وہ ہو گیا نا ا چایہ ڈسکنیکٹ ہو گیا نہیں وہ ہو گیا وہ ڈاس کی خراب ہوتا ہے ہاں اگزیکٹلی
ہاں اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اور بس
اور سنائیے آپ کہاں رہتے ہیں
میں رہتی ہوں نوشہرہ میں میرا
اچھا نوشہرہ اچھا ٹھیک
ہاں اسلام آباد میں
نہیں اسلام آباد
ہوں ہوں ہے نا اچھی جگہ
ہاں ہاں ہاں
آپ کس کی سسٹر ہیں میں اس آپ کہاں جانتی ہوں میری سسٹرو کو میں اس کی ممیرے بہن ہوں
میں جانتی ہوں مصادیق کو وہ
مصدق میری ممیری بہن ہے میں اس کے پپ پفھیری بہن ہوں
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک مطلب آ مصدق ٹھیک ہے میں ٹھیک
آپ مجھے نہیں جانتی ہو
مگر آپ کی سسٹر کا نام کیا ہے
نام کیا ہے میری سس آپ ان کو جانتی ہی نہیں ہو آپ ان کو
ہاں بتاے کیا نام ہے م بی م
آپ ان کو جانتے ہو انشا کو
نہ نہ میں نہیں اس کو جانتی
اچھا مجھے لگا وہ ان کی کزن ہے نا میری دوسری ممیری بہن مجھے لگا آپ ان کو جانتی ہو
آپ کی بہن کو شاید میں جان سالہا کہ ایسا ہی کچھ نام تھا
نہ نہ نہ ہومو کوئی اس نے سد کی کوئی فرینڈ
ٹھیک
ہوں موسعدت ہے نازو ماسی
ہوں
ہاں اور بس
اور سناۓ کیسے چل رہے آپ کے دن
بس اچھے سے بچے تنگ کرتے ہیں میرے تین بچے ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹا
اچھا ٹھیک دو بیٹے دو بیٹیاں ہاں
نہ ایک بیٹا دو بیٹیاں
ٹھیک ہے کہاں پڑ
ہاں وہیں پہ رائڈنٹ میں ایک اور ایک یہاں پے بسکٹس میں
اسلام آباد میں کیا اچھی جگہ ہے ہوں
ہاں میری ڈیلیوری ہوئی تھی ابھی فورٹی ڈیز ہو گئے تو اسی نے میں یہاں پہ تھی ہاں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہاں
مجھے ریسینٹلی بولا کہ اس کو ریسیور چاہیے میں نے بولا کوئی بات نہیں میں کال کر مجھے بھی چاہیے تو
انہوں نے ہی مجھے بولا نا میں یہی پہ تھی نہ مجھے انہوں نے ہی بولا مجھے بھی کہاں کوئی ٹاسک سکایا مجھے کوئی نہیں آیا اب مجھ سہ یہ
یہ مصدق نے مجھے کال کیا کال کیا جی آپ باتو میں نع اپ کو کال کی کوئی نہیں آیا اس نے بھی کیے تھے نا دن میں لیکن یہاں سے وہ کال ہی نہیں ہاں ہاں مسجق نہیں اس کی بہن نے
اچھا ٹھیک
اس نے نہیں
اس کے بھی بہت سارے ٹاسکس خراب ہوگئے یہ ہوتا ہے نا ایک کے ساتھ پانچ ہی ٹاسک
او اچھا
ہوں زیادہ نہیں کر سکتے پھر پھر نہیں دیکھ کول جاتا ہے اگر پانچ سے زیادہ کریں گے نا کسی اور کے ساتھ وہ ٹاسکس کھراب ہو جاتا ہے پانچ لمیٹیڈ ہے ایک ہی ساتھ
مگر اس میں دماغ بھی تھک جاتا ہے نا کیونکہ اگر اسپیکر ہوتا وہ ٹھیک بات ہے کان کے پاس فون رکھنا پڑتا
امم ہاں سچ میں اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے نہ ہی اسٹور ہوگا نہ کچھ ہے نا اس ٹائم پہ ہم کیا کریں گے میں آپ کے ساتھ کروں گی پانچ ٹاسکس تو آپ کو بھی بیس سے پھر آئیں گے امم
اچھا اچھا ای اس کے بعد اور اچھا اچھا کوئی بات نہیں کل کر سکتے ہو پرسوں نہیں پرسوں مجھے گھر جانا ہے
پھر میں آپ کو بولوں گی نا کب کرنا آو ہاں
اچھے سے کوئی بات نہیں ہے ہم پھر آج کریں گے دو کل کریں گے تین ہوگے پانچ ہے نا ٹھیک پھر آپ کو مجھے پتہ ہے سسرال میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی وہاں پہ کام وغیرہ زیادہ ہے پڑتا ہے ہاں یہاں پہ پھر بھی آپ کر سکتے ہو آپ کو پتہ ہے جو آئمن کی سسٹر ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ بولتی ہے مدر ان لا کو میں جا رہی ہوں اندر مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہے میں لو لاک رکھ رہی ہو میرا بیٹا پکڑو میں اندر جا رہی ہوں دس منٹ خدا کے لیکن اسکو کو برابر تھری تھاؤزنڈ آئی پیمنٹ
اچھا اچھا ایک مہینے کے
ہاں برابر اس کو ایک ساتھ آگے پہلے
ایک ساتھ آگے پہلے
پھر پرسوں آگئے اس کو برابر تھری تھازینڈ ٹوینٹی سم تھنگ ایسا ہی کچھ آئے
اچھا وہ تو پھر اچھے سے کر پاتی ہوگی
امم اس نے مجھے بھی بولا بولا آپ اپنے ٹاسک کیوں خراب کر رہے ہو اگر کام کرنا ہے تو اچھے سے کرو میں نے بولا ہاں وہ بھی میں نے بولا کہ میں اس کے لیے الگ سے ٹائم رکھتی ہوں کوئی کنوینینٹ ٹائم پھر میں کرتی ہوں اس ٹائم پہ کال ہاں
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں لیکن ہاں جس کو ٹائم ہوگا وہ کر سکتا ہے
ہے نا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اب میں اس ٹائم پہ کر سکتی ہوں مطلب شام کے ٹائم انسان کر سکتے کیونکہ شور بھی نہیں ہوتا ہیں اس
شور نہیں آنا چاہیے وہ اس میں کٹ جاتا اچھا اچھا
اور جو دوسرا پروجیکٹ تھا وہ آپ کا ہو گیا
ہاں اس کو میں نے بنایا
امم
اس کا آئی ڈی بنا ہے ابھی نہیں میں نے وہ کیا اب مت تو وہ میں کل کروں گی میں نے بھی آئی ڈی بہ بنایا ہے آںی ڈی اچھا اچھا آئی ڈی میں میں نے بنایا کتنی میل آڈی دینا ہے جو ہمارا اپنا میل آیی ڈی ہوگا نا وہ مر وٹ میں بھی وہی میل آڈی کرنا ہے اچھا اچھا اچھا ہاں وہ میں نے دیکھا اب ٹاسکز آئیں گے نا اس کو وہ ٹاسک میں نے نہیں مجھے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا میں نے وہاں تک کیا پھر ٹاسک ہاں اچھا وہ اس سے بھی اچھا ہے
ہوں
وہ اس سے بھی اچھا ہے
ہاں وہ اس سے اچھا ہے اور وہ آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہو جیسے اب کے بچے اسکول نک نکلیں گے نا آپ کو مت کسی کو ڈھونڈنا ہے آپ کو خود سے ہی وہ کرنا ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو ڈھونڈا میرا ریسیور بن جاؤ واٹ ایور ہے نا اس کے لیے وہ چاہے انسان کام میں کام آئے گا لیکن اپنی جب ٹائم ہوگا تب کر سکتے ہیں
ہاں وہ ہوا ہے ٹھیک ہے ہاں وہ ہے وہ ہے اس میں ہم ابھی بریک نہیں ہو رہی بھ نہ نہ
ہوں میرے دس ٹاسکس خراب ہو گیے
ہ اس کو جو مصدیق کی بہن تھا نا اس نے مجھے کیے نا دن میں مگر اس کو اتنی اس کو آواز خراب تھی اتنی بریک آئی مجھے لگا وہ ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے اس کو اس نے مجھے دو کیے تھے تین مگر وہ تین ن خرا ہاں جیسے آپ نے میرے ساتھ اچھے سے بات کی نا اس کو ایسے نہیں ہوا اس نے ہاف میں پانچ منٹ تک اچھے چلے اس کے بعد آواز ہی نہیں اس کے کہ میں آئی نا میری نا اس کی
اصل میں وہ رہتی ہے نا دور وہ رہتی ہیں بنگلور میں بنگلور سے
بنگلور میں ہے نا
ہاں اس کی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہاں
ہاں ہاں یہ نہیں جب اسے میرے سے بات کی نا پانچ سال ت پچتے آ گئے نہیں پہلے دو اچھے ہے چھ تین اس نے کیے مگر دو کٹ تے ہوئے پورے آئے پانچ منٹ رکھتی اس کے بعد اسکے بعد آواز ہی نہیں آئی ہم سے اس کو دس منٹ کے بعد اینڈ کرنا ہے نا ا چھا کوئی بات نہیں
اور کیا آپ کے بچوں کا نام کیا ہے
خدیجہ ابراہیم عائشہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہ اے